ہلو والک لیکم السلام بھائی جان
کیا حال چال بھائی جان
بڑیا بھائی جان آپ بتا بھائی جان کیا حال چال س بڑیا ہے
سب بڑھیا ہے بولیے کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہمارا تو ہو گیا اب ہو کانا پینا ہو گیا بھائی جانہ ککا
ہاں ہمارا تو یہ ہے ابھی کھا کر ابھی کھا کر آپ سے یاد کیے کہ بات تو کر لے ابھی کھائے روٹی سبزی ابھی کھا جسٹ ابھی کھائےیں آپ کیا کھائے ہیں
بس ہم بھی کھائے ہیں ا بھی کھا ہو کے ا بھی جسٹ ہم بھی آرام کر رہے ہیں تو سوچے کہ یاد کر لے بھائی جان کو اپ نے تھوڑا کافی عرصہ ہو گیا یاد کیے ہوئے تو اور بتائیے کیا کیا ہ
کھانا روٹی سبزی کھائےیں لوکی کا سبزی کھائےیں چٹنی
ا ہم تو کھانا میں ابھی کھائائے ابھی سبزی روٹی اور کھائیں سلاد ٹھنڈا ٹھنڈا پیٹ کو رکھنے کے لیے
کئی برسات ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کے سائڈ میں
بارسات بارس سئی ہے آج بھائی جان ادھر بہت زیادہ بارش ہو گیا ہے آپ کو کیا بتاؤ مطلب بارش کے ساتھ ساتھ میں نا پتھر بھی گرا ہے ادھر بھائی جان
ہ نارا د ب
بارش کا نظارہ دیکھنے لائق تھا بہت اچھا نظارہ تھا آج بارش کا
تو سا بتایا اچھا بتایا آپ کا ہج
آج کا دن آج کا دن تو آج بہت اچھا بتا ہے
بارش صبح سے ہو رہا تھا کہ ابھی ہوا ہے بارش
نہیں صب سے نہیں نہیں سب بے تو نہیں ہو رہا تھا بھائی جان ادھر تھوڑا بارش چالو ہوا ہے شام کے وقت سے تو شام کے وقت سے بارش رہا ہے ابھی تو خیر بارش تو رک گئی ہوئی ہے
تھااک نہیں
دھوپ دھوپ تھا دھپ تھا صبح سے تو بہت زیادہ گرمی بھی تھا گرمی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا اتنا زیادہ گرمی تھا گرمی
تو گلکوز ٹھنڈا اور پیجے پانی جد پییے
ہاں ہاں بات تو سی کیا بھائی جان اپنے یہاں گلوکوز پیا پیتا گلوکوز نہیں الیکٹرول پیتا ہو بھائی جان کبھی کبھی اور پانی تو ہمیشہ پیتے رہتا ہوں کیونکہ پانی کی اگر کمی ہو جائے گی تو شریر کو بہت نقصان ہو جائے گا اس گرمی میں اس لیے پانی ہمیشہ پیتے رہتا ہوں ہ بائی جان آپ سے بھی یہ ہے کہ ابھی پیتے رہیے گا پانی وانی زیادہ
ہاں بات صحیح ہے پیتے رہیں گے یہ بات صحی ہے گلوکز ڈی اور سی میں کیا آتا ہے بڑھیا کون ہے پینے میں سواد میں تو ہم کو سی یہ لگتا ہے
ہاں بہت اچھا بات کہا آپ نے بھائی جی لیکن گلوکوز سی اور ڈی میں تھوڑا بہت فلیور کا انتر ہے اور تھوڑا بہت بھی انتر ہے زیادہ تر سی سے اچھا ہے گلوکوز ڈی کیونکہ ڈی تھڑا اچھا ہے اور سی جو ہے وہ تھوڑا نارمل ہے اور حالانکہ دونوں ٹھیک ہے دونوں بڑھیا ہے دونوں کا اثر اتنا ہی ہے کام اتنا ہی ہے دونوں ہمارے شریر کے لیے فائدہ کرتا ہے وہ ہم کو دھوپ سے گرمی سے بہت زیادہ بچاتا ہے ہمارے ہمارے شریر میں ہمارے سری میں نوبی کو بنا کر رکھتا ہے
تو اور بتائیے صبح صبح جلدی اٹ رہی گ دھوپ کے کن کوئی نکل نکلنا نکل رہے ہے کہ نہیں کہ گھرے میں رہ رہے ہیں
ارے کیا بت ہے جھوک کے کارن تو نکلنا گھومنا پھرنا سب مشکل ہو گیا ہے بس صبح جو بھی کام ہے وہ بھی سوچتا ہوں کہ بس صبح صبح ٹھنڈا ٹھنڈا پڑ لے اسی وجہ سے ہمیشہ ادھر جب سے گرمی پڑ رہی ہے زیادہ نا تو
کھسی ہو گیا بھائی جان بھائی کائے کہ نہیں
نہیں دوائی نارمل ہے اتنا نہیں ہے تھوڑا سا ہے خاص تو وہی صبح صبح سوچتے ہیں کہ جلدی اٹھتے ہیں تو جلدی اٹھنے کے بعد تھوڑا اپنا کام اپنا کر لیتے ہیں تاکہ دھوپ میں ہی جدہ زیادہ دوڑنا نہ پڑے دھوپ میں ادھر ادھر جانا نہ پڑے اس لیے جلدی اٹھ کر اور صبح میں بہت سارا کام جو ہے اپنا ختم کر لیتے ہیں آپ تو یہ بھائی جان آپ جلدی گٹ رہے ہیں کہ وہ م
ہم س ٹھیک ہمارا ٹھیک ہے ہمارا تو ٹھیک ہے ہم نان نین لے ڈے آ دو گھنٹہ آرام سے بارہ بجے سوئیں گے نو ب دس بجے اٹھیں گے اس کے بعد کچھ کام ہو پین میں گھر کا کام ہوتا ہے وہ نارملی گھر کا سامان لانا ے تو وہی دھپ جا رہے ہیں باقی تو شام میں نکلتے نہیں دھوپ کے کارن پہلے ہم جاتے تھے ٹھنڈی میں جاتے تھے کھیلنے کرکٹ اور اب تھوڑا دھوپ کے کن کرکٹ اور جا نہیں رہے دھ رہے دھوپ اتنا ہو رہا ہے کہ جا رہے ہے تو سردد کرنے لگ رہا ہے چکر سا بھی ہوگ اس لیے ہم بہت ہفتہ وور سے جا نہیں رہے تھ ہم وہ کرکٹ کھیلتے تھے جاتے تھے سے باقی سب کام
او تو اچھا تو کرکٹ کھیلتے کرکٹ تو آپ کو بہت پسند ہوگا بھائی جانا
جی بھائی ج کرکٹ کا ہم بہت شوقین ہے کرکٹ گرمی اور ٹھنڈی کھیلتے ہیں لیکن ادھر تھوڑا زیادہ گرمی رہ رہا ہے اس لیے نہیں جا رہے ہیں
ا تو آپ کا فیوریٹ ٹیم کون سا ہے بھائی جان
ہمارا فورٹ ٹم تو ٹم ہے سی ایس کے ب جان سگو ہم پلے آف سے باہر نکل گیا اس لیے ہم میچوں دیکھنے مند پ گیا نہیں دیکتے ہیں ہم
او ہاں اس بات تو تھوڑا سیریس کہ تھوڑا سا باہر ہو گیا ہے تھوڑا سا خیر کوئی بات نہیں اگلے سال اس کو بھی موقع ملے گا پھر سے دوبارہ رب نے چاہا کھدانے چاہ تو پھر سے اسس کا پلی آف ہے ج م
تو بائی ج آئی چل گھومنے کا کوئی پلان گرمیوں دن میں بنا ہے کہ نہیں
گرمی کے دن میں گھومنے کا تھوڑا پلان بنا رہے ہیں سوچ رہے ہیں تھوڑا جائے سوئمنگ پول میں ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کے آئے نہر نہر اور کے پانی میں ڈبکی لگا کے ائے
بات صحی ہے سنے ہو دوست میرا گیا تھا سوئمنگ پول یہیں پہ کھلا ہے ہمارے شہر میں بڑھیا نیا نیا سوئمنگ پل کھلا ہے چار سو چارج ہے لیکن گیا تھا دوپہر کے سمے دھوپ بہت تھا گیا ہے اس سے تو گیا ہے ن آیا دو گھنٹہ تو انا بجایا نہیں ہے گھر آیا تو اس کا طبیعت خراب ہو گیا دوائی ٹھ ہے دھوپ کا دھوپ میں شام کے سمے تھوڑا غلتی ہے صبح صبح ٹیمپریچر تھوڑا کم رہ رہا ہے تو صبح ہی ہم لوگ جائیں گے نا تو ٹھیک رہے گا نہیں بھائی
تو بھائی جہ ہم آتے ہیں آپ کے شہر اور نہ ہو تو ایک دن ہم لوگ نکل نکلا جائے سوئمنگ پول کا نظارہ لینے
بس دیک دس بجے تک جی دس بجے سے کھل جاتا ہے ہم لوگ گیارہ بجے سے ایک بجے تک اندر دھوپ پتنا نہیں رہتی ہے اس سمے بھی زیادہ بھیڑ بھی نہیں رہتی ہے سوئمنگ پل میں اس سمے ہم لوگ چلا جائے گا ہا دھو کر آرام سے مزہ مستی کر کر آیا جائے گا ٹھیک رہے گا
جی جی ج ضرور بھائی جان بالکل ہم لوگ جاہیں گے تو صبح سے نکل سکتے ہیں جلدی تھوڑا اٹھ کے اور تو صبح میں ہم لوگ جا کے نہا سکتے ہیں آرام سے دو تین گھنٹہ مستی کریں گے اسی میں نہائیں گے تو گرمی بھی اس ٹائم کافی کم رہے گی تو اور اچھا ہے ہمارے لیے اور ہم لوگ کا بھی طبیعت نہ خراب نہ ہوگا تو صبح میں ہی نکلا جائے گا تو کیا کہتے ہیں بھائی جان تو اس بار کا پارٹی کا خرچہ کس کا رہے گا
چلیے گا سر آپ کا ہی پارٹی خرچہ رہے گا نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے اپنا خرچہ ٹھیک ہے بھائی جان
اچھا اس بار ہمارے گلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان کوئی بات نہیں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں دوست یار کے لیے بھائی جان ٹھیک کیا اس بار کا خرچہ ہمارا ہی رہے گا
برے دلدار ہے بھائی جان اپ دللہار بائی آدمی ہے تو سوچے اس کے بعد اس کے بعد سوچے ہیں ہم اب ہم چلیے اور دوغور لے کے آئے چلا جائے کشمیر گھومنے کاشمیر کا ٹرپ بنایا جائے دس سے پندرہ دن کے لیے کشمیر کا نظارہ گھوم کے آیا جائے کی کہ یہی عمر ہے گھومنے یا کہیں بھی عمر ڈھک جائے گا تو ہم نہ کچھ سیکھ پائیں گے نہ گھوم پائیں گے مارے گھوم یا پھرنے کا کچھ سیکھنے کو ملے گا وہاں جائیں گے تو کچھ نیا نیا دیکھیں گے
ہاں ہاں بات تو سی کہ ہے بھائی جان بنایا جائے پلان کیوںکہ ابھی ابھی تو عمر ہم لوگ کا ہے تو ابھی گھومنا پھرنا روری ہے ہم لوگ کے لیے کیوںکہ گھومیں گے پھریں گے تو یہ تو ہم لوگ کو ہر جگہ کا انمان لگے گا کون سا جگہ کیسا ہے نہیں ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کا مانسک تناؤ ہے وہ بھی دور رہے گا ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے شہر سے نکل کے باہری دنیا میں جا کر کے اچھا بات کابھائی جنات میں ضرور چ اور دس پندرہ دن کا رہے گا پلان تو اچھا رہے گا کیوںکہ دس پندرہ دن میں ہم لوگ بہت اچھے اچھے سے گھوم پائیں گے کیوںک کہ اگر ایک دو دن کا پلان رہا تو ہم لوگ تو پھر گھوم نہیں پائیں گے ٹھیک سے تو یہی ٹھیک رہے گا دس سے پندرہ دن کا ہم لوگ پیکیج بنایا جائے گا سب کوئی کا اور سب کوئی دس سے پندرہ دن میں ہم لوگ جگہ کو یہ سو کی چنا جائے گا اور کشمیر ہر ایک جگہ پہ ہم لوگ گھوما جائے گا اور کشمیر میں مزا لطف اٹھایا جائے گا کشمیر کے نظاروں کا ویسے ہم نے سنا ہے بھائی جان کی کشمیر کے سیب بھی بہت فیمس ہے بہت پرسدھ ہے کشمیر کے سیب
بسی وہاں کشمیری سے بہت اچھا ہے لال لال ہوتا ہے تھا میٹھا ہوتا ہے وہاں کے پیڑ پودے بھی پراکرت جو ہے بہت دیکھنے کا مزہ آتا ہے میں نے وہاں پہ گرمی جیاد پڑتی نہیں ٹیمپریچر وہاں مائنس چلتا ہے پا جگہ بھی ہے ہم سنے وہاں پہ اسکیٹنگ ہوتی ہے بڑا بڑا ندی تالاب ہے اس میں ہم کو ناؤ کے ساتھ گھومنے میں آتا ہے اور اسکیٹنگ کرنے کا اچھا زیادہ اچھا ہے اور وہ کاشمیری سےھنے کا
ا تو بھائی جان تو آپ کو اسکیٹنگ کرنے آتا ہے کیا بھائی جان
ہاں نہیں آتا سیکھ لیا جائے گا کوئی بات نہیں نیا نیا کیا جائے گا تو سیکھے کے نہیں کیا جائے گا نہیں ب تو ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان تھورا کام اور آگے آئے بعد
ہاں سیکھ کرتے تھ ہر ایک چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان تو پھر دوبارہ ہم لوگ کر بات چیت ہوگا بھ ج خدا آافظ ب س
اٹھ